وعلیکم السلام ورحمت اللہ م کا تو
ایک منٹ ایک منٹ بار طر بند کر رہ
اور بتیں کیا حالے خریت سے ہیں
کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں آپ ٹھیک کیریر سے طبیعت سےت ٹھیک ہے آپ
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ کے گھر میں سب کھا رہے تھے خیر سے ہی
سب ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے الحمد للہ سب ٹھیک ہے
ا ماشاء اللہ اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس بیٹھے لگ رہے تھے آرام فرما رہے تھے آپ سے سوچا بات بھی کرنا تھوڑی توومس
ہاں میں نے بھی سوچا کہ میں کھانا کھا کے فاری ہو گئی ہے تو آپتے کچھ گفتگو ہو جائے اور کیا کہہ رہے تھے ت کہ وہ جو آج کل بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کھانے کا کھانے کو لے کر ہے نا لوگ کیا کرتے نا کھانے کو بہت ہی زیادہ تو خراب کر دیتے
خراب کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں
ضائع کرتے ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم کو جتنی ہی ضرورت ہو اپتنا ہی کھانا بنانا چاہیے اور کم سے کم
کسی غریب کو دے دیں یا کسی جانور کو دے دیں جو اس کو کھا سکے ج میں برباد میں نہ ہو اس کوڑے میں پنکنے سے اچھا کسی کو دے دیا جائے
کسی غریب کا بھلا ہو جائے اور کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ شادیوں میں جاتے ہیں وہاں پہ اتنا سارا کھانا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پلیٹ کو فل کر لیتے ہے نا پ زیادہ پلیٹ کو فل کر لیتے ہیں پھر اس کو کھا نہیں پاتے ہیں اور وہ
رہتا ہے اور وہ اس میںہے کہتے ہیں کہ اگر جو وقفے سسٹم ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ بھر لیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں اس لیے پر لیتے کہ دوبارہ اٹھ کے جانا نہ پڑے لیکن یہ غط بات ہے اگر آپ ایک بار اٹھ جائیںے تو اس میں کوئی مسلہ نہیں ہو جائے گا
وہی چی تو
چلے جب آپ کا پیٹ اگر لگے کہ بھر گیا ہے ٹھیک ہے جگر نہیں بھرے تو اور لے لیں اور انسان جب وہگ بھوک لگی ہوتی ہے اس کو تو وہ تھوڑا زیادہ کھانا لے لتا اپنی بھوک سے زیادہ آ کے ہم کا لیں گے لیکن ار سکھا نہیں پاتا ہے تو پہلے تھوڑا لیں جب ختم ج لے پھر آپ ل لیکن اس کو ایک ساتھ بھر کے اس کو برباد م
جی جی کیونکہ اس کو زیادہ اگر زیادہ پلیٹ فل کر لیں گے تو کیا ہوگا خرابی ہو جائے گا تو یہ خیال رکھنا چاہیے ہاں اس سے یہ خیال رکھنا چاہیے اگر کسی کے یہ کام ہے تو ہمیں اس کے کھانے کو برباد نہیں کرنا ہے اور اس کا شمالا میں ڈھنگ سے کرنا ہے مطلب کہ ہم کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ کھانا مت کھاؤ ہے نا اور لیکن یہ کہ آپ کو جتنا ضرورت ت آپ اتنا ہی لیی ہاں اور دیکھ ھر پلسین میں کتے سے بچے بوکے برائے رہے ہیں وہ بچارے لوگ گھاس تک کھاتے ہیں ان کو تو نہ کھانے کچھ ہے نہ پانی کو ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا اور کئی سارے لوگ روز بھوکے سو جاتے ہیں
رپا کا سانی دے رہے ان کے لیے صبح
اس لیے ہم لوگ کو کھانے کو برباد نہیں
اور ہمیں جس چاہیے کہ اگر ہم لوگ ا صلہ نے اتنا دیا ہے تو ہم اس کو دوسروں کو بھی دیں پہنچائائے یہ ہمارا فرض ہے یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھیں آپ کے آس پڑوس میں یا آپ کے کہیں بھی کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے اگر بوکس ہو رہ ہے تو آپ کو اسنا حسابہنا ہے کیک آپ کے بغل میں تھا آپ نے اس کو نہیں دیکھا آپ پیٹ بھر کے کھیا آپ گھر کے کھانے خوشبوش کے گھر میں گئی لیکن اس کو نہیں ملا وہ وہ کس تو غلط چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا دھیان رکھیں اس سے لیے اس میں برکعت بھی ہوگی ہمیں اس کا دگنا ہی ملے گا ہمارے ڈس میں کبھی کچھ کمی نہیں آئے کسی کو دینے سے
وہی چیے یہی ہمارے اسلام یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی ریب کہ اگر دھے تو اس فارن کھانا کھلائے خاص کر پڑوسیوں کا تو بہت ہی زیادہ حق
ب حے
بت خیال رکھنا چاہیے
ہی
اور یہ نہیں کہ ہم کھا کے سو گئے اور بت
اور اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا اس میں کنے نہیں کرنی چاہیے صحیے کیونکہ الپاک کنجوس بالکل نہیں پس پ ان کی بقیر جو ہے ان سے بالکل اللہ پاک کو نہیں پسند ہے ان سے دوستی نہیں ہوتی ہے اور جو وہ ہوتے نا یہ ہو ان سے اللہپا کی دوستی ہے تو اسلام یہ نہیں کہ بس ا نماز پڑھو اور بس اپنا گھمن میں رہو اور اپنے ہی اوپر دھیان دو ایسا نہیں ہے ایک اچھا ان سان بننے میں ڈاؤن تو آ ج نا میں اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے تو جوڑ نہیں بولتا دوسو خیال رکھتا ہے یہ نہیں اور جو سفری ہوتا ہے سپ ن آادر از ایس سر
ہ اس لیے ہم لو ہم لوگوں کو بھی کھانے کو برباد نہیں کرنا چاہ چاہیے نا کم سے کم بنانا چاہیے اور اس کو یوز کر لینا چاہیے اس سے کھانا بھی ضائع نہیں ہوگا اور
پبزی وغیرہ کاٹتے ہیں یا اس میں جو بھی نکلتا ہے تربوز اور کرتے سب کھاتے ہیں اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے کہ جیسے بکریوں کو یا گائے کو یا باہر جو جانور ہے ان کو دے دیں یا ہماراری پیٹ میں جو ہم جو ہے کبھی گوشت وغیرہ کھاتے میں بنتا ہے اس میں جو بستا ہڈی بجاتی ہے وہ بزات
ہ اس کو اینیملس خریدینا چاہیے جو باہر رہتے ہیں نا سڑکوں پر گھومتے ہیں جو جانور ان کو دے دینا چاہیے ہلو ہ ہیلو مجھے لگا آواز یہ کیا
ہاں باز چلی گئی تھی سر میں کال آئی تھی تھوڑی بت
اچھا اچھا اور بتاؤوں آپ کو کھانے میں کیا چیزیں پسند ہے
ہمیں کھانے میں تو شاکاہاری کھانا زیادہ پسند ہے مانساہاری میں پس پسند ہے اس میں اییسے کہ بریانی پسند ہے یا نان اور سالن پسند ہے لیکن جو گوشت کی پیسز ہوتی ہیں وہ زیادہ نہیں پسند ہے فاسٹ فوڈ زیادہ پسند ہے ایسے پیزا وغیرہ ہے پیزا اور نوڈلس پاستا سینڈوچ یہ سب
ہاں یہ تو ہے
ہم لوگوں نے بنایا تھا کل نقصان کرتا ہے صحیح یہ تو ہے کبھی کبھی کھانا چاہیے کبھی کبھی اپنی جو کرونگس ہیں کو بھی مٹانا چاہیے کہ اگر آپ ایک دم اوائڈ کر دیں گے تب بھی نہیںی کبھی کبھی کھا بھی لینا چاہیے
ہاں من تو میں ایک دو بارہ کھا سکتے ہو لیکن ڈیلی نہیں یوز کرنا چاہیے اس کا یوز جو ہے مائی باڈی کے لیے حگتاے
صحیح نہیں ہے ہم لوگ نے کل بنایا ہوا تھا پاستا بنایا تھا سینڈوچ بنایا تھا اور آئس کریم باہر سے منگائی ہوئی تھی تو اچھا تھا
اور کھا باہر کی کھانے کی کھانے کی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو کہ گھر کی بنی ہوئی چیز زیادہ بہتر ہوتا
زیادہ تر بہتر ہوتی ہے آج کل تو سب چیز گھر میں ہی بن جاتی ہے اچھا آئس کریم ہو چاہے پاستا ہو پزا وہ سب سب گھر میں بن جاتا ہے اور سب بن جاتی ہے ہم لوگ بناتے م کیا ہے بہت بار اچھا کھی اچھا ہی بنتا ہے
اس لیے بچوں کو بھی بچوں کو بھی گھر کا بنا برگر ہے
صحیح جو بچے لوگ باہر کی جیلی وغیرہ کھاتے ہیں وہ سب اچھی نہیں رہتی ہے تو ا آپ تو آپ تو گھر میں وہ بنتا ہے جو لوال پاپ وغیرہ کھاتے ہیں اس کا مولڈ آتا ہے آن لائن اس کو منگا لیا اس کے اندر فروٹ فریش فروٹ جوس ڈال دیں اور اسٹک لگا کے وہ سم لیں گے لوی پاپ یا فریش فروٹ وہ کائیں گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور گیندا جو ہے جو آتا ہے وہ بہت شوق ہوتا ہے بچوں کا اس میں چاہیے کہ اس کا بیس تک کول کہ اس کے اندر ایک ایگ رگ میں پھر اس کو پھر سے چپکاے ہیں بچوں کو دینے ہیں بچے بچپن سے آگے جانیں گے سچیں گے باہر ہے اس میں ٹو بھی مل جے گا ایگ بھی کھا لیں گے انڈا بھی کھا لیں گے نہیں آ جاتا ہے آ جاتا ہے دیکھا نہیں م ز وغیرہ میں
اچھا اچھا ہاں یہ تمہیں بچ
ہ لیکن سب سے اچھا کھانے وغیرہ میں مطلب جو باہر کی کنٹ سے وہاں صح رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ نا نمک مرچا بہت
ان لمیٹیڈ یوز ہوتا ہیں نا
باہر کے جو دیش ہیں وہاں پہ نمک مرچا کم استعمال ہوتا ہے جیسے سعودی وغیرہ ہے
ہاں
وہاں پہ صحی رہتا ہے انڈیا میں زیادہ رہتا ہے نمک مسالہ تو نقصان بھی کرتا زیادہ نہیں کھانا چاہیے مرچا زادہ ہاں نہیں کھانا چاہیے ہاں نمک بھی ہلکا کھانا چاہیے نہیں تو اس سے بی پی ہو جاتی ہے شوگر زیادہ کھانے سے شوگر ہو جاتا
اور یہ بھی ہے کہ مونگوز کا یوز نہیں کرنا چاہیے وہ صحت کے لیے بہت خراب ہے وہھے اسٹیم والے موموز ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے کچا ہی تو رہتا ہے اس کو کھا لوں نا تو وہ ہاتھوں میں چپک جاتا ہے وہ میدا ہوتا ہے نا میدا وہ آنتوں میں چپک جاتا ہے ہاں تو اس کو ب بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے میںوں ہماری صحت کے لیے بہت خراب ہے ا سحت تو خراب کر سکتے ہیں
صحیح
جیسے موموز ہے یا باہر کی چاؤمین ہے یہ بھی آتوں میں پھل جاتی ہے بالکل اوائڈ کرھرنے چاہیے
اور زیادہ تر تو گھر میں ہی بنانا چاہیے تیل کا استعمال گم کرنا چاہیے اور تلیم ہونی چیز کم کھانی چاہیے
ہاں وہی چیزیں جو گھر کے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہاں پہ دیکھتے ہو وہ تیل کا یوز کتنی کتنی بار کر
صحیح ایک ہی تیل میں تین چار بار بس جب تک وہ بورا کالا نہیں ہو جاتا ہے ان لوگوں
ہاں وہ بھی ہماری صحت کے لیے وہہ ت ہی خراب ہے اس پ ہمیں گھر کی بنی ہوئی فریش چیزوں کا استعمال کرنا چ
صی
ہاں اور باہر
اچھا صاف ستھرا کھانا کھانا چاہیے پھل فروٹ کھانا چاہیے ہری سبزیاں کھانی چاہیے ہری سبزیاں کھانی چاہیے اس سے ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں
پر کیا ہے نا آج کل کے بچے بہت ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں ان کو باہر کی چل چاہیے اچھا آپ کے اتنا ہی منع کرو گے نا چپس ہوتے پیکٹ والے وہ سب بہت نقصان کرتے چاکلیٹس
ھ ہے جی اللہ حافظ یہ ہم